السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ گھر پ سبھی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے شکر اللہ کا
اور سنے میں نے میں نے شاید میں نے شاید آپ کو غالط ٹاپ بھیجا کہ صحی بھیجا ہاں ہاں صیح بھیجا ہاں بولیے
آ جب میں مدرسے سے گھر آ رہی تھی تو راستے میں مجھے ایک بات اپنے ایک بات نے بہت سوچنے پر مجبور کر دیا میں نے سوچا کہ کیوں نہا آج ہم ایمانداری کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں یا ایک ایسا موضوع ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے
آپ نے بہت اچھا موزو چنا ہے ایمانداری واقعی انسانی زندگی کی زندگی زندگی کی بنیاد بنیادی خوبی ہیں اگر کسی شخص میں ایمانداری ہو تو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اگر ایمانداری نہ ہو تو انسان اپنی عزت اور اعتبار دونوں کھو دیتا ہے
بالکل ٹھیک کہا آپ نے میرے خیال میں ایمانداری صرف سچ بولنے کا نام نہیں ہے بلکہ ہر کام کو سچائی اور بیانہ داری کے ساتھ انجام دینا بھی ایمانداری ہے چاہے تعلیم کا میدان ہو گھر کا ماحول ہو یا تجارت کا معاملہ ہو ہر جگہ ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے
جی ہاں ایمانداری ایک ایسی سفات ہے جو انسان کے کردار کو مضبوط بناتی ہیں بچپن سے ہی اگر بچوں کو ایمانداری کی تعلیم دی جائے تو وہ بڑے ہو کر ذمہ دار اور نیک شہری بنتے ہیں گھر اور تعلیمی ادارے دونوں اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے جی ہوں
بالکل مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو ایک مرتبہ مجھے راستے میں کچھ پیسے ملے تھے پہلے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں ان پیسوں سے اپنی پسند کی چیز خرید لوں مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ پیسے میرے نہیں ہے اس لیے میں نے ان پیس کے مالک کو تلاش کیا اور انہیں واپس کر دیا اس وقت مجھے جو سکون ملا وہ کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا تھا
جی بالکل ہاں ہلو کون ہ خبر ا تو م پات بنل تی تی توپ پات پانے اچ سا خ س نیب کن آنگنس م ن کچنس ما ہ یہ ایک واقعی قابل تعریف ہے اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بے ایمانداری کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن حقیق قت یہ ہے کہ ہر چھوٹی بے ایمانداری آگے بے ایمانداری آگے چل کر بے ایمانداری کی بنیاد بن سکتی
بالکل ایمانداری کی عادت انسان کو ہر مشکل میں ابھی سچائی کا راستہ اختیار کرنے کی ہمت دیتی ہے کئی مرتبہ سچ بولنے سے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے لیکن آخر میں سچائی کی کامیابی ہوتی ہے
یہ بات بالکل درست سے ہماری مش میں اکثر لوگ پائی دیکھے کے لیے سچ چھپاتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں یہ غلط دنیا بیان دیتے ہیں کچھ وقت کے کچھ وقت کے لیے شاید انہیں فائدہ مل جائے لیکن جب سچ سامنے آتا ہے تو ان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اعتبار انسان کی سب سے بڑی دولت ہے اگر لوگ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہم زندگی کے ہر میدان میں ترقی کر سکتے ہیں اور یہ اعتبار صرف ایمانداری کا ذریعہ ہی حاصل ایمانداری کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے
بالکل سوچو اگر ایک دکاندار ایماندار ہو تو اس کے گراہک اس کے پاس بار بار آئیں گے لیکن اگر وہ دھوکا دے یا کام توول کر سامان بیچے تو لوگ اس سے دور ہو جائیں گے اسی طرح ہر پیشے میں ایمانداری کی اہمیت بہت کچ زیادہ ہے
بالکل تعلیم کے میدان میں بھی ایمانداری بہت ضروری ہے آج کل کچھ طلبہ امتحان میں نقل کرنے کی کوشش کرتے شاید وہ اچھے نمبر حاصل کر لے لیکن انہیں اصل علم حاصل نہیں ہوتا ہے
جی ہاں نقل کرنے والا طالب علم اپنے آپ کو دے د دھکا دیتا ہے نمبر تو چند کاغذوں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر علم صلاحیت انسان کے اندر ہونی چاہیے ایماندار طالب علم محنت کرتا ہے اور اپنی صلاحیت کے مطابق نتیجہ حاصل کرتا ہے
بالکل میرے نزدیک ایمانداری اور محنت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہے جو شک ا
ہاں ہاں
در ہوتا ہے وہ محنت سے نہیں گھب رہا وہ جانتا ہے کہ اصل کامیابی محنت اور سچائی میں ہے نہ کہ دوکے اور چولا کیوں میں
میں بہت خوب کہا آپ نے مجھے ایک واقع یاد آ رہا ہے ہمارے محلے میں ایک بزرگ شخص رہتے تھے لوگ اپنی قیمتی چیزیں ان کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیتے تھے ٹھیک سب کو یقین تھا کہ وہ ہر صورت میں امانت کی حفاظت کریں گے یہ مقام انہیں ان کی ایمانداری کی وجہ سے ملا تھا
بالکل صحیح کہا آپ نے واقعی جب انسان ایماندار ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں ایمانداری صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود انسان کے لیے بھی فائدے مند ہوتی ہے ایماندار شخص کو کسی بات کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوتا
بالکل بیی ہم داری بی م داری کرنے والا ہمیشہ ڈر اور پریشانی میں رہتا ہے کہ کہیں اس کا راز کھل نہ جائے نہ کھل جائے اس کے برعکس ایمانداری ہر شخص سکون اور اس ہے نا گزارتا
دور میں جب ہر طرف مقابلہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمانداری سے ترق ہی ممکن ہے مگر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی میرے یقین ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ دیر سے صحیح لیکن ایمانداری آخر کار کامیابی تک ضرور پہنچتی ہے
میں بھی اسی رائے سے متفق ہوں تارییکہ میں بہت تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایمانداری کو اپنی ا بنا اپنا اپنا سیوا بنا دیا اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ان کا نام بھی عت ان کا نام آج بھی عزت سے کے ساتھ لیا جاتا ہے
ایمانداری کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ معاشرے میں امن اور بھروسہ پیدا کرتی ہے اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائے تو بہت سی سماجی برائیاں ختم ہو سکتی
بالکل سوچ اگر دفاتر کے ملازم دکاندار اس طلبہ اور زمیندار افراد سب ایمانداری سے کام کرے تو کتنا بہتر معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے نہ کسی کا دوکا نہ کسی کو دا ا ملے اور نہ کسی کا حق مار مارا جائے
مجھے لگتا ہے کہ ایمانداری کا تعلق صرف مار و دولت سے نہیں ہے اپنے وعادوں کو پورا کرنا بھی ایمانداری ہے اگر ہم کسی سے وعدہ کریں اور اسے پورا نہ کرے تو یہ بھی ایک قسم کی بے ایمانی ہے
جی ہاں وعدہ پورا کرنا کردار کی مضبوطی کی نشانی ہے لوگ انہیں افراد لوگ انہیں افراد پر بھروسہ کرتے ہیں جو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ہر صورت میں اپنے حد اور وادوں کی پابندی کرنی چاہیے
گھر کا گھر کے ماحول میں بھی ایمانداری بہت اہم ہے بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں اگر والدین سچ بولتے اور ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بچے بھی وہی عادت اختیار کرتے ہیں
بالکل درست تر تربیت کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے اگر بچوں کو بچپن سے بنایا جائے تو بتایا جائے کہ سچ بولنا اور امانت میں خانت کیا نہ کرنا بہت ضروری ہے تو وہ زندگی بھر اسی اصول پر قائم رہتے ہیں
ایک اور بات جو مجھے اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداری انسان کی اصلی پہچان ہوتی ہے خوبصورتی دولت اور رتبا وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے لیکن اچھا کردار اور ایمانداری ہمیشہ قائم رہتی
واقعی لوگ اکثر انسان کو اس اس کے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر یاد رکھتے ہیں اگر کوئی شخص ایماندار ہو تو اس کی مثال دی جاتی ہے اور لوگ اس کے اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں
کبھی کبھی سچ بولنا مشکل لگتا ہے خاص طور پر جب غلطی ہم سے ہوئی ہو مگر میرا خیال ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کر لینا بھی ایمانداری کی نشانی ہے
جی ہاں غلط ہر سے ہو سکتی ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم اس غط کو چ چھپاتے ہیں یا اسے ماننے کا درست کرنے کی کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے مان کر درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایماندار شک آپ کی غلطی قبول کرتا ہے اور اسے اس سے سبق حاصل کرتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر طلب علم ایمانداری کو اپنی زندگی کا حساب بنا لے تو تعلیمی ماحول بہت بہتر ہو سکتا ہے استاد بھی ایسے طالبہ پر فخر محسوس کرتے ہیں
بالکل ایماندار طالب علم صرف خود ترقی کر نہ صرف خود ترقی کرتا ہے بلکہ اپنے صرف نہ خود ترقی کرتا ہے بلکہ اپنے دوستوں کے لیے بھی اچھی مثال بنتا ہے اسی طرح پورے جہلی میں ماحول پر مثبت اثر پڑتا ہے
ایمانداری کی وجہ سے ہی انسان کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے جب ہمیں پت ہوتا ہے کہ ہم سچائی پر ہے تو ہم پر اعتماد انداز میں بات کر سکتے ہیں
یہ بات بالکل سچ ہے بے ایماندار شخص ہر شخص کو ہر وقت اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے اسی لیے اس کی خود ا اعتمادی بھی متاثر ہوتی ہے ہمیں اس سے یہی سبق ملا کہ ایمانداری بہت ضروری ہے ا
بالکل اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہی ایمانداری پہ قائم رکھ
آمین اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ